خ نو
السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی جان
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ و برکاتہ بھائی جان بولیے سب خیریت تھے بھائی جان
الحمد للہ شکر ہے خدا کا اپنا بتاؤ سب خیریت ہے
سب خیریت ہے
اور کہاں پر ہو ہاں بتاؤ کہاں اچھا ہم تو ابھی کام کر رہے تھے تب تک آپ ہم کو کال کیے سوچ جے اٹا لیتے ہیں
اچھا ہاں کچھ رقم بھی مل جائے گا نا
ہاں کیا کریں ہم لوگ کام تو کرنا پڑے گا نا
ہاں کام تو کرنا پڑے گا سبھی کوئی کو چاہے آپ نوکری کیجیے یا پھر کوئی کام کیجیے لیکن کام تو کرنا پڑے گا
ہاں کرنا تو پڑے گا کیونکہ اس دنیا میں پیسہ ایک ایسا چیز ہے جو سب حاصل ہو سکتا ہے بنا پیسے کا کچھ بھی نہیں ہوگا
بنا پیسے کا کچھ پاسبل ہی نہیں ہے
ہوں انشاء اللہ ہم لوگ بھی ایک دن ان شاء اللہ ہم لوگ بھی ایک دن کامیاب ہوں گے
ا
اور بتاؤ ایگزام کیسا چل رہا ہے ایگزام ہو گیا ختم
اگزام تو کبھی ختم ہو گیا ابھی تو میں کالج کے لیے اپلائی کیا ہوں
اچھا اپلائی کر دیے
ہاں اپلائی تو کر دیے ہیں
اچھا ہم نہیں کیے ابھی تک پتہ نہیں کب کریں گے ٹائم نہیں ملتا ہے کیا بتائیں
اپلائی کا تو ڈیٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے
اچھا مطلب اپلائی نہیں ہوگا ابھی
اب ابھی نہیں ہوگا
اچھا کتنا لیا اپلائی کرنے کا
اپلائی کرنے کا دو سو لیا ہے
اچھا
ایک
کیا کرتے ہو گھر طرف
گھر طرف وہی ہے دن بھر ہم دکان میں رہتے ہیں ابھی آئے ہیں ماما گھر
اچھا ماشاء اللہ ہاں ادھر ادھر بھی جانا چاہیے تھوڑا بہت
ہاں ریلیٹیوس کے یہاں تو جانا پڑے گا
ہاں سب کچھ دیکھنا پڑے گا کیا ہے کیا نہیں سب لے دے کر چلنا پڑے گا اس دنیا میں ہے نا
ا ہاں
اور کہیں گھومنے پھرنے جاتے ہیں کہ نہیں
ہاں آئے تو گئے تھے گھومنے کے لیے
اچھا ہم بھی سوچ رہے ہیں ایک دو دن بچا ہے میرے پاس ادھر ادھر اور چل جاتے ہیں گھوم پھر لیتے ہیں ٹائم نہیں ملتا ہے گھر سے
تو آپ گھر میں کیا کرتے ہیں تب دن بھر
ارے میرا ہم مطلب چھوٹا سا مکان بنا رہے ہیں نا مطلب گھر ہمارا جو ہے نا ٹوٹ گیا وہ نہ مٹی کا مکان بنا رہے ہ اسی میں تھوڑا محنت کرنا پڑے گا گھر سے پورا پیسہ نہیں ہے نا
ہاں تو گھر سے ہی آپ مطلب محنت کر رہے ہیں
ہاں گھر ہی میں مطلب ہم لیبر کا کام کرتے ہیں
اچھا اور آپ کے بھائی لوگ کیا کرتے ہیں بڑے بھائی
وہ لوگ بھی باہر میں ہی کام کرتا ہے
کتنا بھائی ہے آپ کا
ہم لوگ چار بھائی ہیں
بڑے کا نام کیا ہے بڑا بھائی کا
میرا بڑے بھائی کا نام عالم انصاری ہے اور اس کے ٹھیک تھوڑا چھوٹا جو ہے اس کا شمس الدین اور میرے سے جو تھوڑا بڑا ہے اس کا رحمت اور میرا نام تقبر انصاری ہے
اور تقدیر انصاری اور آپ لوگ کتنا بہن ہیں
دو بہن ہیں شادی ہو گیا دونوں کا
سب کا دونوں کا ساد ہی ہو گیا اور آپ کے بھائی کا کتنا کا شادی ہو
دو بھائی کا ہوگیا اور ہم دو بھائی ابھی بچے ہیں ہ ہم کو بھی کیا بول رہے تھ کیا بول رہے تھے آپ
آپ سے جو بڑا ہے ان کا کتنا ایج ہوگا
اتنا یہی ٹوینٹی تھری کے آس پاس
اچھا تیئیس تیئیس عمر نا
ہاں میرا تو نائنٹین ہے
اچھا
ہوں
تو آپ کے بھائی کا شادی فکس ہو گیا ہوگا کہیں پہ
نہیں ابھی تو بس ادھر ادھر رشتے والے آ رہے ہیں جا رہے ہیں ایک جگہ دیکھ کر کے آئے پھر ایک جگہ گئے تھے
کون سےا گاؤں سے کون سےا گاؤں سے آئے تھے دیکھ کے
ایک پہاڑی ڈی ادھر اپنے گگر جوڑی طرف سے گئے تھے اور ایک تو یہی تھوڑا پانچ کلو میٹر گھر سے دور کا یہ پتھل جوور نام ہے
اچھا ہاں پتھلیور وہ کون سا تھانہ میں آتا ہے پتھلیور
وہی بوڑھے تھانہ میں آتا ہے
بڑھے تھانا مطلب پرکھنڈ مدھو پور ہی ہے نا
ہاں ہاں اور ضلع وہی سیم دیو گھر ہے
ہاں میرا بھی پرکھنڈ مدھوپوری پڑتا ہے مطلب دیو گھر پرکھنڈ اور مدھو پور پرکھنڈ کے باڈر پہ ہی ہے میرا گھر
اچھا نہیں نہیں دیو گھر ضلع پڑتا ہوگا ہے نا
ہاں پرکھنڈ بھی ہے پہلا پرکھنڈ ہے
ہاں ہاں ایج کتنا ہے آپ کا
میرا ایج وہی ایٹین
اچھا مطلب ابھی اٹھارہ سال کے ہوئے ہے نا
ہاں اٹھارہ سال کے
کون سے کلاس میں پڑھائی کرتے ہو
ابھی تو میں نے آپ کو بتایا کہ ٹویلتھ کمپلیٹ ہو گیا اب میں نے گریجویشن کے لیے اپلائی کیا ہوں
اور او
اپلائی کرانے میں بہت سارا ڈاکیومنٹس لگا ہم کو
اچھا کیا کیا لگا اپلائی کرا
لگا ٹینتھ کا مارک شیٹ لگا ٹویلتھ کا مارک شیٹ لگا آدھار کارڈ اور ایک ہاف فوٹو اور
او بلڈ بلڈ گروپ بھی لگا ہوگا ہے نا
ہاں بلڈ گروپ بھی لگا اور یہ جو شریر میں کہیں تیل وغیرہ ہوگا
اچھا کوئی نشان ہے نا
کٹا فٹا
ہاں ہاں
کوئی نشان تو چاہیے ہی چاہیے
ہاں اچھا گروپ بلڈ گروپ کیا ہے آپ کا
بی پازیٹیو ہے سر
اچھا
اور آپ کا کیا بلڈ گروپ ہے بھائی جان اے پازیٹیو
ہاں
چلو اچھی بات ہے یہ پوزیٹیو تو بڑھیا ہوتا ہے
ہوں سب یہ اچھا ہوتا ہے اپنے اپنے شریر کے لیے
ہاں
ہوں
تو آپ ابھی اپنے صحت کے لیے کیا کرتے ہیں
بس تھوڑا بہت ایکسرسائز کرتے ہیں گھر میں بھی کرتے ہیں اور ادھر ہاں صبح اٹھ کر مطلب میدان میں طرف رننگ کرنے کے لیے آتے ہیں
اچھا کتنے لوگ آتے ہیں رننگ کرنے کے لیے
میں اور میرا ایک دوست ہے وہی آتا ہے
آپ ساحل کو جانتے ہیں
ساحل کو
ہاں آپ کا گھر جگدیش پور ہی ہے نا
ہاں جگدیش پوری ہے
ساحل ہو گیا اصغر
ہاں جانتے ہیں لوگ کو
گھر جو چائے کا دکان ہے جگدیش پور بازار میں
ہاں جانتے ہیں وہ تو میرا چچیرا بھائی کا لڑکا ہے
اچھا آپ کا چچرا بھائی کا لڑکا ہے
ہوں
اچھا بھتیجا مطلب اپنے ایک خھاندان میں ہے نا
ہاں اپنے ہی خاندان کا ہے
اچھا ہم وہ میرا فرینڈ ہے
اچھا
چائے کا دکان ہے اس کا جگدیش
ہاں سلو بڑھیا ہے
گئے تھے ایک دن اس سے ملنے کے لیے بلایا تھا
او اور یہ ساحل بول رہے ہو ساحل کہاں کا ہے ساحل کو کو تو ہم نہیں جانتے ہاں ساحل اچھا
ہاں جگدیش پور کے ہی آس پاس ہے نا جگدیش پور سے سٹا ہوا ہے گاؤں ہے دولم پور دالم پور جاں کہ نہیں جانتے ہیں ہاں آپ ہی کے ایریا کا ہے دلمم پور
ہاں
ساحل وہیں کا ہے جو چھپائے کا کام کرتا ہے پہلے ان کا پتا جی ویاپاری کرتا تھا گائے بیل کا ویاپاری کرتا تھا
تو
اور ابھی وہ بھی کرتا تھا تو ابھی وہ چل گیا کام کرنے کے لیے باہر
اچھا اچھا ساحل مطلب آپ کا فرینڈ ہے نا
ہاں ساحل میرا فرینڈ ہے اص گگر میں تو میرا فرینڈ ہی ہے جو آپ کے خاندان کا یہ ہے
ہاں ہاں آپ کا گھر کہاں ہوگا آپ بتائیں نہیں
ہمارا گھر متھرا پور جانتے ہیں متھرا پور
ہاں ہاں جانتے ادھرے ہے نا
ہاں یہ دیو گھر دیو گھر پرکھنڈ اور مدھوپور پرکھنڈ کا بارڈر ہے
چھ
اب تو متفرپور جانتے ہی ہوں گے ہم کو تو جگدیش پور کے بارے میں اچھے سے جانکاری ہے
ادھر میرا ایک ریلیسن ہے کیا بولتے ہیں یہ ریلیٹیو کیا مطلب میرا جو پوفو ہے نا وہ ادھر ہی رہ
ہاں اچھا آپ کے پھو پھوون
ہاں
آپ کے پھوپھی اچھا تو متھرا پور میں خاص متھرا پور میں ہے کیا
مطلب ہم گاؤں کا تو نام جانتے نہیں بہت چھٹے تھے ہم نا تبھی گئے تھے بس ابھی تو بہت دن ہو گیا اور اس کے کارم بول
میں بھائی جان آپ کو میں گاؤں کا نام کچھ بتا رہا ہوں جیسے ہو گیا دوہو سہو ہو گیا ڈھونونگی ہو گیا
پتا نہیں ایسا ہی کوئی نام ہے
اور توومنا ٹڈ بھی ہو گیا کرما انڈ یہیں پہ ہے مطلب
ہاں ہاں ہاں ادھرے ہاں ادھر ہی ہوگا مطلب ہم جانتے نہیں
کتنے کیا عمر میں گئے تھے مطرب
لگ بھگ لگ بھگ سات اور سات آٹھ سال ایج ہوگا میرا تبھی گئے تھے
او بھائی جان آب سات سال کی عمر میں گئے تھے اور ابھی آپ کا عمر انیس سال ہو گیا
مطلب آج سے لگ بھگ دس سے گیارہ سال پ پہلے گئے تھے
دس گیارہ سال پہلے تو آپ کو وہاں کے کچھ جانکاری ہوں گے
ہم کو وہاں گھر وغیرہ کچھ آس پاس اچھا اچھا تھا وہاں ایک پہاڑی تھا بہت ہی سندر تھا کیا ہی بتاؤں
بہت ہی بڑا پہڑی ہے ہاں یہاں پہ تو ہے ایک پہاڑی
ہاں اور ادھر ہاں اور ادھر پہاڑی کے قریب میں ہی بہت سارا گھر بھی بنا ہوا ہے
ہاں تو آئیے گا ایک ایک دن ادھر
ہاں جائیں گے کبھی جائیں گے کبھی گھومنے کے لیے ہم
ہاں آئیے ریلیٹیوس کے یہاں آئیے گا تو آ جائیے گا ہمارے ہر طرف
ہاں جائیں گے کال کریں گے آپ کو
ہاں میرا تو نمبر ہے آپ کے پاس
ہاں ہے نا اور اردو میں کیا پڑھا کیے ہو
کیا اردو میں
مطلب کتنے پڑھے ہو جیسے
وہ اچھا اردو میں اردو میں میں اماں پارا تک پڑھا ہوں لیکن مجھے پڑھنا لکھنا لیکن مجھے اردو پڑھنا لکھنا اپتنا سب معلوم ہے
اچھا لکھ بھی لیتے ہو
ہاں لکھ بھی لیتے ہیں
چلو بڑھیا بات ہے ماشاء اللہ
ٹھیک ہے بھائی جان اگر آپ آئیے گا اپنے پھوپھی کے یہاں نا تو آپ میرا نمبر تو آپ کے پاس ہے کال کریے گا
ٹھیک ہے ضرور ضرور
ٹھیک ہے تب شکریہ
شکریہ خدا حافظ